ہلو السلام علیکم وورحمۃ اللہ
وعلیکم السلامورحمۃ اللہ
بھائی جناب ٹھیک ہو
ہاں ج بھائیان ٹھیک آپھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے آپ کے بابا جان ماما ج جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
ہاں بائی شکرہ آ کیئر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان شکر اللہ کا اللہ کے فضل و کرم سے سبھی ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ چائے وائے پی لی
ہاں ابھی چائے پ آ اپ نے پی لی
ہاں بھائی جان میں نے بھی آپ ہی چائے پی لی تو گرمی تو بہت ہے تو آپ کو تو پتا ہی ہوگا اپ بیٹھا ہی ہاں میں نے سوچا بیٹھا آئی ہوں تو آپ سے ہی کچھ بات کر لوں
جٹیک ٹھیک ہے ہاں بیٹھا ہی ہ آپ بولو اور سناؤ آپ کچھ کھانا وانا کھایا آپ نے
ہاں بھائی جان کھانا بھی کھایا آپ کو تو پت ہی ہے آج کل کتنی گرمی ہے مجھے لگا کہ اگر ہم گرمی کی وجہ کیا ہے اس کی وجہجھے مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ ہے پولوشن مجھے لگتا اسی پہ میں نے سوچا کہ اسی پہ بات کر لیتے ہیں پولوشن پہ ہی
ہاں بھائی پولوشن بہت ہے اس لیے گرمی بھی ہوتی ہے
ہاں بج جان تو پولوشن کی مطلب کہ پولوشن آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ ہے تو یہ صرف ایک ملک کے شہر کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے پولوشن کا مطلب ہے ہمارے ماحول کو گندہ کر دینا جب ہوا پانی زمین یا آواز حد مطلب کہ حد سے زیادہ خراب ہو جائے اور انسانوں جانوروں اور پودوں کو نقصان پہنچائے تو اسے پولوشن کہتے ہیں بھائی جان تو آج انسانی مطلب کہ ترقی بہت ہی تیز ہو گئی ہے نئی فیکٹریز لگا رہے ہیں مطلب کہ گاریاں بڑ رہی ہے اور شہر پیر رہے ہیں لیکن اس ترقی کے ساتھ پولوشن بھی بڑھتا جا رہا ہے تو اگر ہم اس مطلب کہ اگر ہم نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو مستقبل میں بہت سی خطرناک نتیجے سامنے آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پولوشن کی مطلب قسموں کی مطلب کے بارے میں بات کہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کچھ بتائیے اسی کے بارے میں
بھجن ہم کیا بتا سکتے ہیں اسے لیکن جو دن بدن گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہے دھواں بھی اس سے زدہ ملب زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے نا
ہاں بائی جان
سے زیادہ اسی سے اصلی پولوشن زیادہ اسی سے ہوتا ہے اور دوسریے یہ فیکٹری فیکٹریاں ویکٹرییاں ہوتی ہیں یہ بڑے بڑے پلانٹیشن
ہاں بھائی جان
بہت مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے ندیاں بھی خراب ہوتی ہے پھر اسی کا پانی پی کرنا ہم مطلب انسان بھی بیمار پڑ جاتے ہیں
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں وہی بات ہے نا اسچے دن ب دن گرمی بڑھتی جا رہی ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل اچھی باتیں کی تو اور کیا کچھ ہے جیسے یہ ہو رہا ہے
اور بھی بہت کچھ ہے لیکن اتنا بتا نہیں سکتے زیادہ
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ مطلب کہ میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پولوشن کی بہت سی ساری قسمیں ہیں اسی کی بات کہتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے اس کو مطل کہ ہوا کی آلودگی آتی ہے میرے بھائی تو مطلب کہ یہ جو ہوائی آلودگی ہے مالکہ سب سے زیادہ اہم ہے میرے بھائی جب فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہوا میں ملتا ہے تو ہوا گندی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مطلب کہ کچرا جلانا اور جنگل کاٹنا بھی ہووا کو متاثر کرتا ہے بائی جان تو گندی ہوا کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں مطلب کہ مشکل ہوتی ہے مطلب کہ استھما الرجی اور پھیپڑوں کی بیماریاں بڑھ جاتی ہے تو بچے اور بزرگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو آج بہت سے شہروں میں سموک مطلب کہ سموک دیکھنے کو ملتا ہے سموک ایک مطلب کہ گندی دواں ہوتا ہے تو جو مطلب کہ دوئیں اور دن کے ملنے سے بنتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے اور صحت بھی خراب ہوتی ہے نا بھائی جان
ام ج سب ٹھیک ہے اچھی بات ہے بھی
آپ مجھے یہ کہے کہ مطلب کہ اور ایک پولوشن آلودگی ہوتی ہے جو کہ آب پانی کی آلودگی ہوتی وہ کیسے ہوتی ہے بھائی جان
بائیم وہ ہوتے ہیں نا مطلب ہم بھی کچھ تھوڑی سی مطلب کرتے ہیں خود گھر میں کچھ کچرا وجرا ہو ندی میں ڈال دیتے ہیں کچھ پھینک دیتے ہیں ایسے ہی ہم خود ہی مطلب پانی گندا کرتے ہیں ویسے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے بھائی میرے
پھر بعد میں اسی کو پانی پی کر ہم بھی بیمار پڑ جاتے پھر سے
ہاں بھائی جان آپ بالکل صحیح کہا آپ نے بتا دیے جاؤ
پھر مطلب وہ کرتے ہیں نا کوئی نہاتا ہے اس پانی میں اس سے الرجی نکلتی ہے بہت بہت بیماریاں ہوتی ہے اس سے مطلب ج پانی گندا ہوتا ہے تو بہت بہت بیمارارییاں اڑتی ہیں اس سے مچھلیاں بھی مرتی ہیں پانی میں جو ہوتی ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل ہی صحیح کہا تو اسی کے س اگر میں بتا دوں تو تو پانی کی آلودگی ہوتی ہے نا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے تو پانی ال کی بہت ہی بڑی نعمت ہے انسان جانور اور پودے سب پانی پر زندہ رہتے ہیں میرے بائک لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ملب کہ ہم نے پانی کو بھی گندا کر دیا ہے فیکٹریاں کا کیمیکل والا پانی دریاؤں جھیلوں اور مطلب کہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو لوگ کچرا بھی پانی میں ہی پھینک دیتے ہیں جب پانی گندا ہو جاتا ہے تو اسے مطلب کہ پینے سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہے مطلب کہ ٹائفائڈ مطلب کہ ہوتا ہے اور دوسری بیماریاں بھی گندے پانی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پانی میں رہنے والے ملک مچھلیاں اور دوسرے مخلوق بھی متاثر ہوتے ہیں نا بھائی جان
ہاں بائی جان
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ہے اور ایک زمینی آلودگی آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتاہ ہے
زمین آرود کی مطلب وہ ہوتا ہے نا پالتھیین والیتھیین وہ پلاسٹک کی چیز ہے جو مطلب ڈیزاسٹر نہیں ہوتی زمین کے ساتھ اس سے بھی پولوشن ہوتا ہے پھر ہماری کچھ فصل اگاتے ہیں وہ نہیں اگ پاتی فصل اگر اگ بھی جاتی ہے لیکن اس میں پھل نہیں آتا وہ بھی ہوتا ہے اسی سے مطلب جو پالتین زیادہ یوز کرتے ہیں اسے بھی ہوتا ہے پالیتین وغیرہ پلاسٹک پلاسٹک ہوتا ہے نا وہ بت سب سارا اسی سے ہوتا ہے مطلب پھر بس فصل نہیں اگتی پھر بولتے ہیں ہم کچھ وجہ ہے اسی سے مطلب گندگی جب ہم ہی ڈالتے ہیں تو
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل صحی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ جو یہ زمینی آلودگی کیا آپ آپ نے بتایا میں بہت متاثر ہوں بالکل آپ کی بات اس آپ نے بہت ہی اچھی بات دی گئی تو اسی کے ساتھ مطلب کہ یہ جو زمینی آلودگی ہے مطلب کہ اس وقت تک ہوتی ہے جب ہم زمین پر مطلب کہ کچرا پھینک دیتے ہیں پلاسٹک بیگز بوتلز اور دوسرے کچرے سڑکوں کو مطلب کہ کھالی جگہوں پر جمع ہو جاتا ہے تو پلاسٹک بہت نقصان دہ چیز ہے ملب کہ کیونکہ یہ جلدی ختم نہیں ہوتی تو کئی سالوں تک زمین میں موجود رہتی ہے اور بلکہ ماحول کو بھی نقصان پہنچا رہی پہنچاتی رہتی ہے تو جب زمین گندی ہو جاتی ہے تو کھیتی بھی متاثر ہوتی ہے بھائی جان اور فصلوں کی مطلب کہ پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے تو جہاں پہ یہ پلاسٹ چک ہوتا ہے ہمارے زمین دار کسان بھائی جان وہاں پہ اپنی کھیتی نہیں کر سکتے تو وہاں پہ زمیر بنجر ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ آتا ہے میرے بھائی جان نوائز پولوشن جس کو ہم لگ کہ شور کی آلودگی کہتےیں تو یہ بھی ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے تو آج آ کل ہر جگہ گاڑیوں کے ہارن مشینوں کی آواز اور لاؤڈ اسپیکرز کا استعمال بڑھ رہا ہے لوگ مطلب کہ لاؤڈ اسپیکرس پہ گانے سن رہے ہیں اس سے بھی زیادہ شور انسان کے دماغ اور صحت پر برا اثر ڈالتا ہے تو لوگوں کو اسٹریس سر درد اور نیند کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھائی جان تو طلبا بھی شور کی وجہ سے اپنی ل پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتے ہے نا بھائی جان
ہاں بر سان
ہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس پولوشن کے
اس پولوشن کے اثرات یہی ہوتے ہیں بھائیان جو ہم خود سنتے ہیں نا مطلب فن کے لیے سنتے ہیں کبھی ایسے میوزک سنتے ہیں مطلب اگر سن اگر کوئی سنے گا بھی اپنے مطلب ہیڈ فون لگائے خود سنے دوسروں کوشن مطلب جو پوازٹیو آتی ہیں وغیرہ وغیرہ ساؤنڈ بہت سب ہوتی ہیں اس میں چیزیں اس میں جو ساؤنڈ آتی ہے وہ سب کو ڈسٹرب کر دیتی ہے اس سے پڑھا مطلب بچے جو پڑھتے ہیں اس میں بھی ان کو مطلب ڈسٹرب ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے جو آ آدھے لوگ مائک لگاتے ہیں کچھ اور لگاتے ہیں اسپیکر لگاتے ہیں اس سے ہوتا ہے نوائز پولوشن
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی بتاتے جان
پھر اس سے ہمارے بچے وغیرہ ہوتے ہیں کچھ نہیں پڑھ سکتے اسٹوڈنٹ وٹوڈنٹ ان کو بھی تھوڑی پریشانی آتی ہے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کو ہارڈ میں تھوڑا سا پروابلم ہوتی ہے اس سے
ہاں بائی جان تو بائی مل اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ پولوشن کے بھی بہت سے نقصانات ہیں لیکن سب سے پہلے اثر انسان کی صحت پر کرتا ہے یہ پولوشن تو گندی ہوا اور پانی بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے تو دوسرا اثر ملک ماحول پر پڑتا ہے درخت پودے اور جانور پولوشن کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں مطلب کئی جانور اپنے قدرت میں ماحول کو کھو دیتے ہیں مطلب کہ تیسرا اثر کلمیٹ مطلب کہ کلائمیٹ چینج کی صورت میں نظر آتا ہے دنیا کا درجے حرارت بر جا برتا رہتا ہے جو گلا ملب کہ جو کیا ہوتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہوتے ہیں برف کے پہاڑ وہ پگڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سمندروں کا مطلب کہ سمندر کا پانی بھر جاتا ہے تو پھر مطلب کہ سیلاب آنے کا بھی خطر ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں مشکلات ہوتی ہے نا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں زیادہ کہیں بہت زیادہ گرمیاں ہیں تو کہیں مطلب کہ شدید بارش اور کہیں خوشک سالی ہے میرے بھائی جان تو یہی سب پولوشن اور کلائمیٹ چینج کے اثرات ہے نا
ہاں بائیجا
ہاں تو اسی کے ساتھ مطلب کہ پولوشن کی وجوہات ہے پولوشن مط لگ کی کیا وجوہات ہے تو سب سے پہلے مطلب کہ سب سے باری وجہ انسان کی لاپرواہی ہے ہم جو یہ لاپرواہی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے ذمےوار تو ہم ہی ہیں لیکن کچھ لوگ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں کچرا فیکٹریز بھی مطلب کہ فلٹر کا دھواں نکالتی ہے تو گااریاں زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں پلاسٹک کے مطلب کہ پلاسٹک کا بے حد سے استعمال ہوتا جا رہا ہے تو جنگل کاڈ مطلب کہ دیے جاتے ہیں اور نئے درخت نئے مطب کہ لگائے جاتے ہیں تو یہ ہماری تمام چیزیں پولوشن کو مر کے بڑا دیتی ہے ہے نا بھائی جان تو بھائی آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ